آدم سلام وعلیکم
اور کیا ہاں ہاں ہاں سب کیریت سب بڑھیا
اچھا اور فرمائیے
ارے میں نے نا اصل میں بچے جضد کر رہے تھے کہ کچھ اچھا سا بناؤ تو آپ کے گھر کھا کے آئے تھے دم آلو کی سبزی تو اور پھر کہنے لگے کہ آنٹی جیسے صحیح بناؤ تو میں نے تب میں نے کہا آپ کو فون یا میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیسے بناائے تھے
اچھا اچھا بچوں کوئی جی پسند آئی تھی سبزی
ہاں بہت اچھی لگ بچ چ کوناا تو بچے کہنے لگے نہیں آپ آنٹی جیسے بناؤ اچھا میں نے اصل میں کبھی بنائے نہیں ہے آپ کے گھر ہی کھائے ہیں پہلی بار یا تو ہم مارکیٹ سے لے آتے ہیں اور گھر پہ میرے کو آتا تینی میں نے کبھی بنا کے دیکھے ہی نہیں
اچھا ہاں اچھا اچھا نہیں بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے ویسے تو بنانا زیادہ دمالو بھی کئی طرح سے بنات میں تو اس دن کچھ فرائی کر کے بنائے تھے ورنہ ویسے بھی بنا لیتے ہیں ابال کے کے بنا لیتے ہیں دم آلو تو
آپ مجھے دونوں طریقے کے بتاؤ فرائی کر کے بھی اور ابال کے بھی ایک ایک بار دونوں طریقے کے بتاؤ مجھے کیسے بنایا آپ نے نا ہ ہ
ہلو
ہاں جی ہاں جی بتاؤ آپ نے کیسے بناائے تھے
پہلے آلو کو چھیل لیتے ہیں چھیلنے کے بعد کچھ لوگ تو اس کو جیسے صرف کسی چیز سے چوٹ مار کے پھوڑ لیتے ہیں
اچھا
ہاں اگر تم پھوڑ نہیں سکتے ہو تو اس کو نا اچھی طرح سے دھو کے اور فوک ہوتا ہے نا فوک سے پہ نشان بنا لیتے ہیں
اچھا اچھا جگہ جگہ پہ ٹھیک ہے پورے ہی سابوت
ہاں سابو تلو ہو لیکن اگر تو میں اس میں تھوڑی سی بھاپ دینی ہے جلدی پکانا ہے تو اس میں تھوڑی سیال ابال لگا لو تو جلدی کل جائیں گے اگر نہیں ابالنے تو اس سے تھوڑا ٹیسٹ بھی اس کا کم ہو جاتا ہے ت میں اس کو صرف فرائی کر کے ہی بناتی ہو
اچھا ڈیپ فرائی کرتے ہو آپ مطلب چھ
آلو کو تیل میں فرائی کر لیتے اچھی طرح سے جب تک وہ گلتے نہیں ہے جیسی وہ گل جائے ان کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد پھر پیاز ہوتی ہے پیاز کو لمبی لمبی کاٹ لیتے ہیں باریک باریک لمبی لمبی اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ براؤن ہو جاتی ہے پھر اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں
اچھا
اس کو ٹماٹر پسٹ کو وہ جب تک ڈھونڈتے جب تک کہ وہ تینے چھوڑتے ہلو اس میں آ اس میں سے سارے مسالے ڈال سکتے ڈال دو پھر نم نم مرچ ہلدی دھنیا آلو دم آلو مسالا بھی آ ہوتا ہے وہ چاہو وہ بھی ڈال سکتے ہو آپ
اچھا اچھا ٹھیک ہے
خوب بھون لو بھوننے کے بعد۔۔ پھر۔۔ اس میں دہی ڈال دو۔ تھوڑی سی دی ٹیسٹی کے لیے۔ ٹیسٹی کے لیے۔ ہاں دہی ڈال کے۔۔۔ پھر اس میں آلو کو ڈال دو۔ ہاں۔ پھر ان کو مطلب خوب اچھی۔۔۔ طرح سے فرائی کرو۔ اگر تمہیں۔۔۔ تری بنانی ہے۔ تھوڑی سی گریوی والا۔۔۔ نی ہے تو اس میں۔۔۔ پانی ڈال سکتے ہو۔ گریوی نہیں رکھنی ہے۔۔ تو پانی نہیں ڈالو۔
اچھا پھر سوکھے ہی رہیں گے۔ ہے نا؟
ہاں ہاں ہاں۔ پھر اس میں اوپر سے ڈ۔۔ یڑ کر دو۔ کریم ڈال دو اوپر سے۔ دھنیا پتہ ڈال۔۔۔ دو۔ پھر چاہو تو ہری مرچ کو بیچ میں سے کاٹ کے بھی ڈال سکتے۔۔ تے وہ۔ ہاں اگر تم نے۔۔۔ سابوت بنائے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا تمہیں بنانے میں۔ کیونکہ تھوڑا بڑا آلو ہوتا۔۔۔ گلنے میں ٹائم لگتا ہے۔
ٹائم لگے گا۔ ہاں وہ تو ہے ہی ہے۔ ہاں۔
توڑ کے بناؤ گے۔ مطلب کسی سے کوٹ کے کہتے ہیں نا دم آلو دم نکال دیتے ہیں آلو کا۔
اچھا مجھے نہیں آئیڈیا نا۔ تبھی میں پوچھ رہی تھی۔
اچھا۔ کہتے ہیں دم الو دم۔۔۔ دم نکال دیتے ہیں۔ آلو کا دم نکال دیا۔۔۔ دم نکال دیا۔ تو وہ اسی کو کہتے ہیں جیسا کسی۔۔۔ چیز سے اس کو پرریس کرنا۔ کسی سے پھوڑنا۔
اچھا اچھا اچھا
ہاں ٹیسٹی ہی بنتے ہیں آلو ویسے سب چیز ڈال کے ب نا ہوگے تو بہت سے تو ایسے ہی بنا لیتے ت سمپلی کہ آلو فرائی کرو اس میں ٹماٹر میں فرائی کر کے ایسی مرچ مسائی ڈال دو چھٹی بن گئے دم آلو بہت سے اس کو ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں تو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تھوڑے دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی تھوڑے ٹیسٹی ہو جاتے ہیں
ٹیسٹی ہو جاتے ہیں ہاں ہاں جیسے آپ کے گھر کھائے آپ نے ایسے بنائے میں نے کئی جگہ پہ دیکھے آلو کے جیسے آلو بڑا ہے تو اس کو بیچ سے کٹ کر دیں گے اور اس کے اندر اسٹفنگ بھرتے تے ہیں
ہاں ہاں بہت سے ایسے بھی بناتے ہیں اس کو برما آلو بولتے ہیں اس کو بھرما آلو بولتا
اچھا یہ بھی نہیں پتا تھا ہم کو اچھا تو وہ آلو کے اندر کیا بھر کے بناتے تی ہیں
اس میں جو آلو کا جو ن نکالتے ہیں سامان وہ بھر دیتے ہیں اسے نکال کے اور جیسے ہم کریلے بناتے تھ نا بھر کے اس کے بیچ میں سے سامان نکال لیتے ت ٹنڈے بناتے ہیں بھر کے سامان نکال لیتے ہیں اس میں سے بیچ میں سے پھر اس میں نمک مرچ وغیرہ ملا لیتے ہیں نمک ملا لیا مرچ ملا ل سب سامان ملا لیتے ہیں تیل ملا تو تھوڑا سا پھر مکس کر کے پھر اسی کو اس میں دوبارہ سے فل کر دیتے ہیں ہاں وہ آلو بھر کے بولتے ہیں اس کو ک
اچھا دیکھو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم نے کھایا ضرور ایک آپ کے یہاں کھایا ایک دو اور جگہ کھایا تھا تو ایک جگہ ہم نے کھایا تو انہوں نے اندر کچھ اسٹفنگ کی ہوئی تھی پتا نہیں ہمیں تو لگا جیسے کاجو پیس کے ڈالا ہوا ہمیں سمج نہیں آیا ہم آپ کو بتیں کیا ہے کیا نہیں لیکن یہ تھا کہ ہاں
ہاں کاجو وغیرہ بھی کاجو وغیرہ بھی ڈال سکتے پ تھوڑے کاجو ہو گئے کسمش ہو گئی بادام ہو گئے ان کو بھی ڈال سکتے ہیں ہاں تھوڑا ٹیسٹی ہو جاتے ہیں وہ ہے نا جتنا سامان ہوئے گا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا
ٹیسٹی بن جائے گا ہاں ہاں ہاں یہ تو آپ سحی کہہ رہے ہو آپ جب تک کاجو بادام ڈالو گے تو اور زیادہ سواد آ جائے گا اس میں تو ہے نا ہاں تو آپ باقی دوسرے کیسے بتا رہے تھے ابال کے کیسے کہہ رہے تھے آپ آلو دم آلو بنانے ا
ابال کے تھوڑی سی اس کو ابال لیتے ہیں
اچھا مطلب ایک وسل دلاؤ گے یا خالی پانی میں ابالو گے بس
نمک ڈال کے نمک ڈال کے پتیلے میں
اچھا نمک ڈال کے پتیلے میں
ہاں جس میں کہ اس میں ہاں ہاں ہاں ہاں
تھوڑے کھڑے کھڑے رہنے چاہیے ہے نا کیونکہ اگر ہم کوکر میں ابالیں گے تو پھر اس میں تو کئی باری ٹوٹ بھی چاہتے ہیں وہ
ہاں نہیں وہ تو پھر دمعلو نہیں بنیں گے وہ تو ابال کے آلو ہ
اچھا اچ
ہاں ہلکی ہلکی بھاپ دینی ہے جیسے کہ اب کچے سے رہ جائے ہمم ہمم ہاں پھر ان کو فرائی کرنا پڑے گا
اچھا فرائی بھی کرنا پڑے گا پھر ان کو اچھا ہمم ٹھیک پھر وہی ہے نا کہ مطلب وہ سماں کم لیں گے جیسے وہ سماں زیادہ لے رہے تھے ڈائریکٹ آپ ان کو فی کرے تھے اب ان کو آدھا ابال کے فرائی کرو گے تو یہ سمان کم لے لیں گے
ہاں ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو
اچھا اچھا اچھا اچھ
ہمم
اور اس میں بھی ویسے ہی مسالے وسالے سب ڈال رہے تھے کیا
ہاں و سیم ویسے ہی بنیں گے بس ہلکی سی وال لگے گی باقی کا سیم دونوں میں سیم ہی ہے
اچھا اچھا اچھا مسالہ سب سیم ہی ہے سب کچھ ایسے ہی ملے گا ہے نا اچھا اچھا اچھا اچھا میں نے اصل میں نا کبھی بنایا ہی نہیں تو تب میں نے اب وہ بناتے ہوئے بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے ہ کچھ گڑبڑ نہ ہو یہ نہا کوئی کھائے نا تو لیکن چلو میں ایک
کوئی نہیں پہلی بار بنیں گے تو تھوڑے کم سواد کے بنیں گے دوسرے بناؤ کے تھوڑے ٹیسٹی بنیں گے اور دوسریا بنا کےے اور ٹیسٹی ہو بیں گی ہو یا دھیرے دھیرے سب کچھ سیکھتے جاتے کہ تو پہلی بار تو ویسے بھی ڈر پہلی بار تو ویسے بھی ڈر لگتا ہی ہے کیسے بنیں گے کیسے بنیں گے لیکن پھر بناتے بناتے جب تک بناؤ گے نہیں جب تب تک پتا کیسے چلے گا
ہاں بالکل وہ تو ارے آپ مانو گے نہیں میں نے آج تک کبھی کوئی کسی سے کوئی سبزی روٹی سیکھی نہیں بنانے میں پتا ہے میں صرف دیکھ کے ہاں جیسے اب آپ نے مجھ بتا دیا مجھے اتنا اپنے اوپر کانفیڈنس ہے کہ میں بنا ہوں گی اور بہت بڑھیا بناؤں گی ایسا نہیں ہے لیکن چلو ایک باری وڈر ریٹ ت ہے نا اور اب جیسے ہم کہیں نہ کہیں کچھ کھانے پینے جاتے تی ہیں تو وہاں پہ کچھ بنا رہے ہو تو میں ان کو ترنت دیک کے میں بنا لیتا تی ہوں گھر میں آ کے ایسا نہیں ہے تو مطلب کوکنگ تو میرے ہاتھ کی بہت اچھی ہے مطلب میں بہت اچھا کھانا بنا لیتا تیوں ہاں
بنانا بہت ٹیسٹی بنیں گے ایک بار سحینی بنیں گے دوسری بار صح بنیں گے اچھے بنیں گے ٹیسٹی بنیں گے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ دوبارہ کال کر کے پوچھ سکتی ہو
ہاں میں پوچھوں گی اگر کچھ ایسا لگا نا مجھے کہ ہاں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں آ سے پوچھنا جیسے آپ نے دہی ڈالی تھی مجھے آپ نے بتایا تو ہم دہی کی جگہ ملائی بھی ڈالتے
ملائی وہ بعد میں ڈال ڈالنی ہے ملائی بھی ڈالو گے کریم جو ہوتی ہے وہ ملائی تو ہوتی ہے دہی الگ ٹیسٹ دے گی ہاں دہی ایک الگ ٹیسٹ آتا ہے اور ملائی کا الگ ٹیسٹ آتا ہے
اچھا اچھا
وہ ملائی آپ بعد میں ڈال میں ملائی کو تھوڑا پھینٹ کے پھر اوپر سے ڈال دینا پھر ملائی ڈال کرم کریم جو ڈالتے ہیں اس کی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ کو
اچھا اچھا چلو میں نہا کل ہی رائی کر کے دیکھ ہوں اگر کچھ مجھے لگا تو میں آپ سے بات کروں گی ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے خدا حافظ